ہیلو السلام علیکم
چل السلام علیکم
ہلو
ہ ہ
کیسیے ہو میں ٹھیک ہوں کیس ہو اور گھر پہ سب کیسے ہیں
سارے ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ کیس جی گھر پے سب کیسے ہیں
بھی ٹھیک
اور سناؤ چائے پی
نہیں ابھی نہیں پی
پھر کیا کر رہی ہو
آپ نے پی
ابھی نہیں پی مے ابھی بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک
میں کب سے سوچ ہوں میں چاہتی ہ کوئی کام وغیرہ سیکھنے مطلب جو میں گھربیٹھ
اچھا
بہت ٹائم سے میں سوچ ہی میں کچھ سیکھ جو میں گھر بیٹھے کر سکتی ہوں لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں مل رہا ہے آپ کے پاس ہے کوئی
ہ اسسے تو کوئی آے جوب نہیں بٹ ہاں ٹریول میں کر سکتی ہو ا
ارے ویسا کچھ نہیں میں کہہ رہی ہوں مطلب جیسے ٹیلرنگ ہے مہندی ہے یا کچھ اور
اچھا مہندی کا کر لو مہندی کا جو اچھا ہوتا ہے ٹیلرنگ کا بھی اچھا ہے آج اتنی سلائی لیتے ہیں میری سیسٹ جس کرتی ہیں نا اس کے ساتھ آپ اس کو میں اس کو بول سکتی ہوں کرو ب
مجھے کہاں پتہ تھا اپ نے مجھے تب سے کیوں نہیں بولا مے بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی ہوں کچھ کام جو میں گھر بیٹھے کر سکوں
آپ کو بولنا تھا ن میں بولتی آپ کو ہاں میرے سسٹر کرتے ہیں مجھے بھی مت پتا
اچھا ذرا مجھے اس کا تھوڑا پروسیس بولو آپ کو پت ہوگی نا آپ کی سسٹر گھر میں ہی ہے تو
اس کو پہلے آپ کو دیکھو سیکھنے کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا کچھ ٹائم ایک منتھ تک
ایک منتھ کا کوورس کتنا ٹائم ا پات ہیں
تو یہ اپنے دماغ تک ہے کوئی ایک منتھ میں سیکھ جاتا ہے کوئی دو منتھ میں سیکھتا ہے
آپ کی سسٹر نے کتنے ٹائنا مے سیکھا
اس نے ون منتھ میں سیکھا
چلو ٹھیک ہے تو میں بھی ون منت میں ہی سیکھوں
ہاں تو یہاں پہ آپ کو پیپر اور مہندی کے پونس خود دے گی
پیپر کیوں
پیپر پہ ہی سیکھتے ہیں نا یا اسٹینسل پہ ہی سکھائے گی ہے
ارے یار میں ابھی تو سوچ رہی ہوں اس پہ ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے ا میں سارے ہاتھ کا مسئلہ آئ گ
پ نہیں آ پیپر پ کھ بناا کےوت ای اسس ٹینسلز پ
اچھا
کارو
ہاں اس پ بخار نہ ہوتا ہے پھر آ سکھائے گی کچھ بیسکس پہلے لائنس ڈرا کرنی ہے پھر ڈاٹس پھر فلاورسھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کو آ جائے گی
چلو پھر اچھی بات ہے ایک منتھ کے لیے آنا ہے نا ٹھیک ہے میں کتنے بجے آؤں گی میں
ہ آجا دس بجے
دس بجے
ہاں
ٹھیک ہے مطلب خالی مطلب میں آ سکتی ہوں یا اگر کسی اور کی چاہت بھی ہوگی تو
ہاں تو ال لؤ ن اس کو بھی ساتھ
اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے بولو اور بھی پرائز کیا رہتی ہے اس کی مطلب وائڈل ہاف
اگر نارمل مہندی کسی کو لگانی ہے تو فائیو ہنڈریڈ
نارمل مطلب
مطلب اوپر سے پر سے فل نیچے سے بیل فائیو ہنڈریڈ
پائیخنڈ
ہوں اور اگر برائڈل ہے تو پھر تو پت ہی کیا اسٹارٹ ٹ فائیو تھاؤزینڈ سے ہے
اور یہ کیا بول اس کو خالی پول اندر سے بھی فول باہر سے بھی فول
اگر اندر سے ب پول باہر سے بے فول تو تھاؤزین
ٹھیک ہے اور یہ مطلب ون منتھ کورس کا ف وغیرہ پیمنٹ تھا
ہ اس کا سکس تھاؤزنڈ اسٹارٹنگ ریٹ
سکس تھاؤزنڈ
ہوں
مجھے بولو س میں میرے لیے بھی سکس تھازینڈ رہے گا
کر رہے نہیں آ تھری تھازینڈ د دن
مطلب کیونکہ سکس تھازن بولنا ہے چلو ٹھیک ہے
کیونکہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے دوسری کی محنت بھی لگتی ہے اس لیے کومز وغیرہ بھی ہم یہ سے پروائڈ کرتے ہیں تو
لیکن میں چاہتی ہوں سچ میں کہ مطلب میں سیکھتی ہ پتاہ ہے میں ابھی کر رہی ہوں اسی سوٹ کو نہ اسی کو پھر سے پریس اس سے مجھے پھر سے یاد آ گیا اپپ نے میرے لیے وہ سوٹ نہیں لائے وہ نا فلورل والا
ہاں آج میں دس کام چھوڑ کے پہلے وہاں جاؤں گی وہاں سے آپ کے لیے بلاؤں گی
اب کوئی بولے گا مطلب اتنا مہنگا نہیں ہے یہ لیکن آپ کو جانے کی پروابلم ہے
کا مسئلہ ہے
ہے نا یہ چار سو والا
ہوں ہ
مجھے اچھا سا کلر لانا میں ابھی کر رہی ہوں نا چھوٹی بہن کی ک سیٹ کا پس
ہوں ہوں
مجھے پھر سے یاد آیا آپ نے میرے لیے بون ہی لایا
چلو آج میں جاؤں گی ٹینشن نہیں ہے
ہاں اچھی بات ہے آج پہلے وہی جانا آپ نے کون سا کلر لایا اپنے لیے اور بق ٹھیک ہے
سبق میری بہن کا ہے کیا کہتے ہیں اس کو بلیک اور ہے اسکائی بلو ماما کا ہے بلیک اور صابا کا بھی ہے بلیک اس کے تین ہیں
مجھے کون سنبالا لاؤی
آپ نے کہا تھا نا ماسٹرڈ میں دیکھوں گی اگر ماسٹرڈ میں لا تو ماسٹرڈ اگر نہیں تو پھر کوئی اور کلر دیکھ
مجھے دکھانا وہاں پہ کون کون سا کلر ہوگا ٹھیک ہے مجھے لگتا تھا پہلے وہاں پہ ختم بھی ہوئے ہوں گے وہ
نہیں نہیں وہاں پہ وہ ہو
مجھے پہلے دکھانا
ہ ہاں
پ میں بولوں گی کون سا لؤ گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
چلو میں کیا بول رہی تھی اب میں آؤں گی اور باقی کو بولنا ہے سکس تھاؤزینڈ اور میرے لیے تھری تھاؤزینڈ
ہاں
اچھا مجھے بولو بات ہی جب آپ کی بہن کی شادی تھی نا
ہاں
اس کو کس نے لگاائی تھی مہندی
اس کو یہاں ایک تھ دو لڑکیا وہ انہوں نے ہی لگائی تھی انسٹا پہ انشا نام کر کے کچھ اب یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم بھی تمیں اسی کے پاس کروائیں گے لیکن پھر میں نے بیٹی کو بولا مجھے تو تم ہی لگانا پھر اس نے بولا نہیں مجھے گانا میں کان دوں میں بیٹھوں گی مہندی لاگا نہیں برائڈل وہ بھی
ہمیں ہے اس میں چ لیا پھر اس کا
شاید
خالی مہندی کا
کیوں
انہوں نے چارج ہمیں بہت کیا اس کو اوپر سے پھر شگن بھی لیا وہ نام لکھنے کا کچھ اصر میں اس کو بولا تھا تو سر نے میں لگاؤں گا
ہ ہ ہاں وہی تو مجھے وہی پتا ہے
سکھویر نے اس کو بولا تھا میں لگاؤں گا پھر اس کو ایمرجنسی ہو گئی گھر پہ کچھ اس کو تو پھر وہ گھر چلا گیا پھر ہم نے جلدی جلدی انیں کو بک کیا کیونک کہ جن مندی آرٹسٹ کو ہم بول رہے تھے انہوں نے کہا بک بک پھر اس نے وہ بھی بک تھی اس نے بولا چلو میں آؤں گی جلدی ہی پھر وہ آئے تھے نو بجے ہی
چلو اچھا کیا اچھی بات ہے اب آپ کو یہی لگائے گی میں بھی سوچ رہی تھی جب ان شاء ال کا کچھ ہوگا تو ہم اسی کو بولیں گے
ہاں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں لاگ آائے گی
میں نے بولا کوئی نہیں لگائے گی
ہاں اب اسی کو
تب اس کو تب اس کو پیک اینڈ ڈراپ ہمارے سائڈ سے ہی ہوگا
اور اس کو بولنا کتنا وغیرہ کیا نہیں نا کو مطلب فون نہیں لگانی ہے انگیجمنٹ کیشمٹ ہوگی تو وہ تھوڑی سی ہی لگائیں گی تو اچھی نہیں لگتی اب
آ کیا
تو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو بولنا کہ اس کو میں نے بولا پھر اس کا دلے کا
ہوں
اس نے بولا چلو ٹھیک ہے
جو کلر اس کو مطلب پ کس پٹی پہ اچھا ہوگا کون سا کلر ان کو خود بولنا وہ دیکھنا
ہوں ہ
میں نے کہااں ٹھیک ہے اور بھی پندرہ سو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اچھا کہ
اور میں لاؤں گییا خود کے لیے بھی لیکن ایسا ہی جیسا آپ کی بہن نے لایا ہے نا اپ نے بھی یہی کلر لایا
لیکن مجھے اس کو وہ ل لگا کے مجھے ن تلا لگا کے
مجھے بولو یہ اس لیے یہ سوٹ کہاںصین ہے اور
ہ اس نے لایا ہے یہ شاید کن خن میں سیون ہنڈریڈ میں
یہ وہی ہے جو بس آپ نے بولا جو اس کو پہلے وہ والا ٹائٹ ہوا جو آپ کو دیا
ہاں یہ ویس وہی دوسرا والا ہے جب اس نے لایا تھا
میں بھی لاؤں گی ایسا ہی پھر میں بھی ایسا ہی بالکل ایسا ہی تلا ڈالوں گی
ٹھیک ا کیا
ٹھیک ہے ن ہم پاگل ہیں نا کبروں پہ
لات ہے ایک ایک ایک ایک
وہی نا میں لاؤں گی لیکن ضروری یہ کلر مجھے بہت پسند آ ہے جو اس کو لگا کے
میں پھر گئی تھی نا ٹیلر کے پاس میں نے وہ وائٹ سوٹ واپس ہی لایا میں نے اس کو بولا نہیں اب تم یہ اسٹچ کرو یہ فائنل ہو گیا ہے وہ بول رہے تم نے مجھے پاگل کیا چار سوٹ لائے تم نے ابھی تھک
اچھا چلو ٹھیک ہے مم چائے دیتی ہوں میں کرتی ہوں کال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے چلو بائے